ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام بس آپ ٹھیک ہیں سے صحت ٹھیک ہے آپ کی شکر الحمد اللہ بچے وغیرہ ٹھیک ہے آپ کے امی ابو ٹھیک ہے کیسی طبیعت ہے سب شکر شکر الحمد اللہ سبھی ٹھیک بس بس اور سنائیے آپ کیسے گزر رہی ہے آپ کی گرمیوں کی چھٹیاں
بس الحمد للہ بہت اچھے سے گزر رہی ہے ہاں شکر اللہ کا بس بچ جی ہے نا گرمی بہت زیادہ ہے تو ٹیمپریچر کافی یے زیادہ زیادہ ہے تو بچوں تھوڑے سے ہو جاتے ہیں نا بیمار وغیرہ ہاں بتائیے آپ کے بچے ٹھیک ہے اچھے سے
شکر الحمد اللہ بس فیور ہی ہے بچوں کو کیونکہ یہ گرمی کی وجہ سے پانی میں بہت دیر تک کھیلتے رہتے ہیں نا ان کو خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم مت بیمار ہو جائیں گے مانتے تھوڑی نا ہے یہ
نہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے عام بچے تو بہت ضد کرتے ہیں ایک تھوڑی من
تار صرف پانی صرف پانی کے ساتھ کھیلا پانی کے ساتھ کھیلا ہاں ان کو ایک دو باری گھومنے بھی لے گئے تھے تو وہاں پہ بھی پانی کے ساتھ ہی کھیلا تھا مجھے لگا ہے کہ ان کو ان کو اسی وجہ سے شاید نا وہ چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا
تو اب بیمار ہے بڑی والی بیٹی تو کافی زیادہ ہی بیمار ہے اس کو فیور بہت زیادہ ہوتا ہے ٹانگوں میں درد سر درد
او ہوو ہو ہو ہو ہے اللہ شفا دے گا ان شاء اللہ انشاء اللہ ڈاکٹر وغیرہ کے پاس لیا آپ نے
ہاں جی ہاں جی لیا اب انہوں نے دوائی دی ہے بولا ریسٹ کرنے کے لیے اور وہاں میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا نا ان کا بھی یہ تھا سر درد تھا فیور تھا مجھے لگتا ہے یہ وائرل ہی ہے آج
ہمم بچے اور بیٹھتے بھی تھوڑی ہیں باہر اس سے ہوتا ہے نا گرمی بھی کافی ہو
وہی وہی مانتے نہیں ان کو بولتے ہیں اندر بیٹھو کیونکہ اب یہ پانی نہیں پیتے ہیں پھر جتنا اگر چلو کھیل ہی لیتے ہیں اب پانی نہیں پیتے ہیں پھر یہ اتنا
بالکل بالکل یہ مسئلے ہو جاتے ہیں بالکل صحیح
ہاں ہاں گرمیوں میں پانی بہت پینا ہے تب جا کے اور ان کا یورین انفیکشن بھی ہو جاتا ہے اس وجہ سے چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے کیونکہ ٹھنڈا آئس کریم وغیرہ کھانے کا من کرتا ہے ٹھنڈا پانی پینے کا من کرتا ہے پھر بیمار ہو جاتے ہے
صحیح بات ہے صحیح بات ہے شکر شکر اللہ کہاں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ ٹھیک ہے
تھا کہ آپ کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی کیسی طبیعت ہے اب آپ کی
الحمد للہ اب ٹھیک ہے مجھے بس نا ایک اس میں نکلا تھا آنکھ میں ایک پھوڑا نکلا تھا اب تو کافی کافی بہتر ہے ہاں ڈاکٹر وغیرہ کے پاس گئی میں تو انہوں نے دوائیاں وغیرہ رکھ جی ہاں ہاں ہاں الحمد للہ کافی کافی بہتر لگ رہا ہے اب ہوں کافی فرق بھی لگ رہی ہے درد وغیرہ میں بھی
ا شا کا درد فرق ہے
اور بتائیے باقی سبھی ٹھیک ہے اچھے سے آپ کی کیسی جا رہی ہے یہ گرمیوں کی چھٹیاں
بس شکر الحمد اللہ ٹھیک ٹھاک ہی ہے ابھی بچے ضد کر رہے کہیں جائیں گے تو سوچ رہی ہوں کہاں ہی جائے کیونکہ یہ چاہتے ہیں وہاں جائے جہاں بچے ہو اب مجھے نا مما بول رہی ٹھیک ہے پہ میری ماسی ہے نا تو وہاں جائیں گے مگر وہاں پہ بچوں کو بھی ان کے بچوں کو بھی نانیحال جانا ہے تو میری بیٹی تو آسمان سر پہ اٹھا دے گی کہ بچے نہیں ہے ہم یہاں پہ کیوں آئے
بالکل صحیح بات ہے بچے بچوں کے ساتھ ہی کھیل
ورنہ وہ مجھے بولتی ہے نہیں میں جاؤں گی وہی میں جاؤں گی اب دیکھتے ہیں پر ان شاء اللہ اب اگلے مہینے میری م۔ میری جو مسیری بہن ہے اس کی بیٹے کی بھی شادی ہے اس کی تیاری بھی کرنی ہے ہاں جی اب ایک مہینہ ہے رہ گیا ان کو شادی کو پتا ہی نہیں چلے گا ایک مہینے کیسے ختم ہو جائے گا جی جی جی جی جی ہاں میں ساس بننے والی ہوں ہے۔ ہے۔ ہے۔ میں آپ کے بھیا کو بولتی رہتی ہوں دیکھو آپ سسر بننے والے ہو میں ساس بننے والے وہ بولے کے کیسے میں بولی دیکھو ایسے سے میری مسیری بہن ہے تو میری بہن ہوی نا تو میں بھی تو ساس بنوں گی
ماشاء اللہ صحیح بات ہے ہیں۔ ہیں۔
ہم نارین کو چڑھاتے ہیں نارین تم بھی سانس بننے والی ہو وہ ہنستی رہتی ہے ہی ہی ہی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہے نا اس کا بیبی ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر وہ وہ بھی بچارا پچھلے کچھ دن بیمار ہو گیا تو نا اس کو بھی وہ جو ہینڈ فٹ ماؤتھ ہے نا تو اس کو بھی ہو گیا تھا بچارے کو ہوں کافی زیادہ تھا بیمار تھا وہ کمزور ہو گیا تھا وہ ورنہ اتنا اچھا ہو گیا تھا میں اس کو دیکھنے گئی تو مجھے اتنا وہ اتنا اچھا ہو گیا تھا چڑھتے ہیں نا بچوں کو وہ جیسے وہ ہو جاتے ہیلدی جیسے لگتے ہیں تو میں سو اگلے ہی دن میں نے سنا وہ بیمار ہو گیا میں نے سوچ رہی ہوں اندر سے شاید انکو میری ہی نظر لگ گئی
ارے نہیں محبت کی نظر بھی ہوتی ہے نا وہ تی نا محبت کی نظر ہاں
پھر میں اگلی باری گئی وہ تب بچارہ کمزور ہو گیا تھا اس ٹائم میں نے اس کو دیکھا وہ تب کمزور ہو گیا تھا چلو یہ بچے پھر ٹھیک بھی نہیں رہتے ہیں
صحیح بات ہے کہاں رہتے ہیں یہ بھی بڑا پریشان کر کے رکھ رکھ چھوڑتے ہیں نا ب انسان بولتا ہے چھٹیاں ہی کیوں ہوئی
وہی خود اگر بیمار ہو جا تا ہے نا بولا پ نہیں ہے بچے بیمار نہیں ہونے چاہیے لگتا ہے عجیب ہی کچھ جی جی جی صحیح بات ہے اور بتاے بس شکر الحمد اللہ ہاں بتائیے کیا کر رہے تھے آپ
اچھے ہی تھے کر رہے تھے بچوں کو دیکھ رہے تھے کیا کر رہے ہیں ادھر ادھر اوپر نیچے ایک کمرے میں تو بیٹھتے نہیں ہے کبھی باہر کبھی اندر تو ایسا ہی چلتا رہتا ہے ان کا پورا دن یہی ہو تا ان کا شیڈیول
وہاں گھر میں میں جب گھر میں تھی نا وہاں پہ یہ باہر نہیں نکلتے ہیں یا اب ادھر گھر باہر نکلتے ہیں نا ان کو ٹین ہو جاتا ہے یہ کالے پڑ جاتے ہیں مجھے مما بول رہی عائشہ کے بارے میں کہہ رہی تھی وہ تو یہاں پہ تھی تب گوری لگ رہی تھی میں بولا ہاں یہ دن بھر باہر ہو
تو اس وجہ سے ہاں اس وجہ سے ہو جاتا ہے نا دھوپ کافی پڑ
ہاں وہاں پہ باہر نہیں نکلتے تھے وہاں پہ یہ اندر ہی کھیلتے رہتے تھے حالانکہ وہاں پہ اچھا سا وہ گارڈن بھی ہے وہاں پہ کھیل سکتے ہیں بٹ وہاں پہ زیادہ کیونکہ اکیلے ہوتے تھے نا یہ زیادہ باہر نہیں جاتے تھے اور اور یہ زیادہ وہاں پہ موبائل دیکھتے تھے میں اس چیز سے بہت پریشان ہو گئی تھی
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں صحیح بات ہے فون کی ایڈکشن بھی بچوں کو کافی ہو گئی نا
اچھا اچھا اچھا چلو میں آ رہی ہوں جاؤ ہمم اور کیا بول رہی تھی میں ہاں میں میں بول رہی تھی یہ موبائل دیکھتے ہیں پھر آنکھیں خراب ہو جاتی ہے اور پھر مجھے بھی ڈانٹ پڑتی تھی یہ موبائل دیکھتے ہیں میں ہی موبائل دیکھتے
صحیح بات ہے صحیح بات ہے ہاں آپ بہت درست فرما رہی ہیں یہ تو میرا بھی حال مطلب سیم سیم ہی ہے بچے ضد کرتے ہیں فون دیکھنے کا پھر تو ڈانٹ ماں کو ہی پڑ تی ہیں ماں نے ہی آدھا ڈالی وہی مس مسئلے ہو جات ہیں پھر حالانکہ
بچارے جب کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے نا پھر وہ فون ہی پکڑ ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے ہیں مگر جب یہ کھیلتے رہتے ہیں نا اسی لیے میں نے سوچا کہ نہیں وہی ابھی کھیلتے ہیں پھر ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے موبائل دیکھیں گے پانچ دس منٹ زیادہ سے زیادہ پانچ دس منٹ لیں گے
پھر بھی شکر اللہ کا جیسے ام باقی بچوں کو ہے نا وہ اسکرین ٹائم کا ہاں عادت ہے وہ ہمارے بچوں کو تب پے اللہ نے مطلب رحم کرے ان پہ آگے بھی
کوئی بات نہیں جاو بس کوئی مسلہ نہیں میں نے دوسری لائی ہوئی ہے چلو چلے اور باقی سب ٹھیک ٹھاک
شکر شکر الحمد للہ اور بتائیے آپ ٹھیک ہے اچھے سے
بس شکر ہے ب بچوں کی شیطانیاں ختم نہیں ہوتی ہے
تھی سی
سیفاللہ نے ساری دوائی گرا دی ہے
اللہ اکبر اچھا اچھا اچھا
اب مجھے یہ بچے کہنے آ رہے ہیں کہ سیفاللہ میں نے بولاو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری دوائی لا کے رکھ کی ہے کوئی بات نہیں اچھا ہے پھینک دی بخار بھی چلا جائے گا
اب اس نے کھائی تو نہیں کیا ابی پتا ہی نہیں ہے ابھی ممی دیکھ رہی ہوگی اچھا اچھا
تکیہ پے گرائی ہوگی یہ
اچھا
ہوں آ گیا کیا کیا آپ نے مہاشے کیا کیا دیکھ رہا ہے مجھے گور گھور کے
اس کو دوائیوں کے ساتھ کافی نا وہ ہے وں کیا بولتے ہیں اٹریکشن ہے ہاں کا فی لگاؤ ہے اس کے یہ گرانے کا پینے کا بھی
ہاں کل شام کو بول رہا تھا پانی دے دو گلاس میں تو گرانے کے لیے مانگ رہا تھا ہمیں لگا پینے کے لیے مانگ رہا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
اس کو دے رہے سپر یہ نہیں پی رہا ہے یہ بول رہا گلاس می ہی دے دو پھر پھیکتا ہے یہ نیچے نہانے کے ٹائم تو بڑا شور مچاتا ہے
بہت ڈرتا ہوگا نا پانی سے بہت زیادہ
کوئی تو میں کہہ پانی کے ساتھ کھیلنا ہے اس کو پتا کیا کیا کرو اس کو نہانے کے لیے لے جایا کرو پہلے اس کو ایسے کپڑے لگا کے لے جایا کرو یہ کھیلے گا نا پانی کے ساتھ اس کو دھیرے دھیرے عادت ہو جائے گی پچھلی باری جب ہم گئے تھے گھومنے تو وہاں پہ ہم بچوں کو لے گئے تھے نا وہ پانی کے جیسے عائشہ ایمان کھیلتے ہیں نا عثمان تو مانو پوچھو ہی مت وہ کتنا ڈر پوک تھا پانی میں بس پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کو عادت ہوئی نا پھر ہنس رہا تھا یہ یا ہنس رہا تھا یہ کیا ہے جیسے لڑکی ہے بھاگ رہا ہے ہے دیکھو یہ کیا کر رہا مگر پھر اس کو عادت ہوئی نا اصل میں وہ پانی نا ان کو پہلے شاید ٹھنڈا لگتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ان کو پھر مت پوچھو پھر اس عثمان اتنا ایکٹو ہو گیا نا کیونکہ وہ اس کا پہلی باری تھا پانی میں جانے کے لیے اور وہ کہہ رہی تھی نا اس کی ماں کہ جب ہم اسکو اسکول میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ بولتے ہیں ٹیچرس جب ان کا سوئمنگ کا کچھ ہوتا ہے تو یہ میں الگ ہی عثمان کو تب دیکھتی ہوں یہ کتنا روتا ہے بولتا ہے میرے پاس سویمنگ کپڑے ہے ہی نہیں حالانکہ میں پھر چیک کرتے اس کے بیگ میں ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرتا ہے بہت
اچھا اچھا نکالنا پڑتا ہے صحیح بات ہے یہ ڈر ان کو نکالنا پڑتا
ہوں یہاں پے فیسلٹیز نہیں ہے یہاں پہ
ہاں صحیح بات ہے وہ تو نہیں ہے
کھانے کے لیے وہ ہونا چاہیے
ہونا چاہیے تھا بہت اچھا ہے سوئمنگ ایک بہت نا بہترین ایکزر سائز بھی ہے اور ایک بہترین اسکل بھی ہے مطلب ہونا چاہیے پتہ ہمیں
چلو جی رکھتے ہیں کرتے ہیں بات
ٹھیک ہے ان شاء اللہ اں
اوکے جی اللہ حافظ مبیکم وعلیکم السلام